ہلو
جی
ہلو جی
فریز
ہلو
ہیلو
آواز آ رہی ہے
جی ہاں السلام و علیکم
وعلیکم السلام
جی کیسی ہو
ہاں سب خیریت سے ہوں تم سناؤ
جی شفا میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور روٹی لائی
ہاں کھانا وغیرہ ہو گیا مسالا بہت بڑھیا سوادشٹ کھانا تھا
اچھا بہ بتایا تھا آج آپ کی امی جان
ہاں کچھ خا نہیں ویسے آج تھوڑی بھنڈی کی سبزی تھی اور دہی تھا تو ماشاء اللہ بہت بڑیا الگ کھانے ہیں
جی جی بالکل میری بھی امی جاننی ہیں نا یہ بہت زیادہ سوادشٹ کھانا پکایا تھا میری امی جاننے نا آج میری امی جاننے گوٹ پکایا تھا
چھی چھی چھییک چلو جو بھی ہے
ہاں
ویسے آپ لوگ ماںساہ کرتے ہو
جی جی نہیں نہیں نہیں ماشاء اللہ بالکل نہیں کرتی ہم تو
سبھی تو میں کہہ رہا تھا مجھے بھی بہت برا لگتا ہے کوئی جیووں کو مار کر کانا یا کچھ بھی
جی ہاں ہاں ہاں ہیلو آواز تو آ رہی ہے نا
ہاں بالکل آ رہی ہے اور بتاؤ اور میں سوچ رہا تھا کہ جو آج کل کا جو سمے چڑھ رہا رہا ہے اس میں موبائل فون کا ادک اپیوگ کیا جا رہا ہے تو کیوں آج کا جو موجو ہے وہ موبائل سے فانی رکھتے ہیں
جی جی ان شاء اللہ بالکل آج کل نا آج کل کے بچے ہیں چھ مہینے کا چھ مہینے کا بچہ ہوا ایک سال کا بچہ ہوا اسے نا موبائل فون چاہیے ہ ہر بچے ہر بچے کو نا موبائل فون چاہیے آج کل تو بچہ روتا ہے بھلے ہی وہ چھ مہینے کا ہو پھر بھی اس کی امی جو ہے نا اسے فون د دیتی ہیں
ہاں بالکل بالکل ویسے ہی یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں موبائل فون دینے سے کیا ہے کہ بچنا چاہیے اور بچوں کو بھی موبائل فون نہیں دینا چاہیے اور جتنا ہو سکے موبائل کوان ان سے دور رکھنا چاہیے
جی بالکل ماشاء اللہ بالکل اور نا آج کل کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل فون نا بات کرنے کے ساتھ ساتھ میں نا تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے موبائل فون تو اس سے نا اپن گھر بیٹھے اچھی تعلیم کر سکتی ہیں اور گھر بیٹھے نا بہت ساری جانکاری مل سکتی ہمیں موبائل فون سے
ہاں بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا ہاں یہ بات تو ہے کہ موبائل فون کے ذریعے ہم کئی ساری چیزیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے جیسے آن لائن جو شکشا کہتے ہیں نا دور دور شکشا یا آن لائن شکا تو وہ ہمیں بہت آسانی سے جیسے کہ ہماری جو تعلیم ہے تو ہم گھر بیٹھے یا کہیں کسی بھی جو کتب خانا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر آرام جو پراپت کر سکتے ہیں تو موبائل فون کے ذریعے ہماری تعلیم ہے وہ آ آسان سی ہو گئی ہے کہ ہم کسی بھی کالونی میں بیٹھ کر اپنی جو تعلیم پراپت کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے موبائل فون کے ذریعے
جی انشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما آ رہا ہ نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل فون پر اچھی بھی جانکاری ملتی ہے اپن کو بری بھی ملتی ہے تو نا ہمیں زیادہ تر نا جو بری خبر آتی ہے ان سے ساودھان رہنا چاہیے ہمیشہ نا اچھے کاموں کے لیے اپیوگ کرنا چاہیے موبائل فون کا فالتو کاموں کے لیے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے
ہاں بالکل بالکل ہاں یہ بات تو ہے ہی ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال اتنا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کا جو سمے ہے وہ کافی خراب ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ کو لگا کہ کہیں میں چلو تھوڑا بہت ٹائم پاس کر لیتا ہوں تو آپ کا دیکھتے دیکھتے کافی سارا ٹائم برباد ہو جائے گا جیسے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ اگر ٹائم پاس کرنے لگ گئے نا تو آپ کو اس کی عادت بھی لگ جاتی ہے تو میرے انوسار موبائل فون کا استعمال اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ہم کو ضرورت ہو چاہے ہمیں تعلیم پراپت کرنی ہو یا ہمیں کچھ اور کام کرنی ہو جیسے آن لائن پیمنٹ ہو گیا اور کچھ بھی آن لائن کام ہوگا جیسے کہ اپنا کچھ کام ہوتا ہے تو وہی کرنا چاہیے ہمیں موبائل فون کو جتنا ہو سکے اتنا کم استعمال کریا جائے تو بہت اچھا رہےا
جی جی انشاء اللہ بالکل آپ نا بالکل صحیح فرما رہے ہو اور میں نے دیکھا تھا نا میرے ابو جانا آج دیکھا ہی تھے موبائل فون سے ہی نا انٹرنیٹ سے نا آج بارش کی جانکاری لے رہی تھی کہ آج بارش ہوگی یا نہ ہوگی تو ریئلی میں آ بارش ہوئی تھی انہوں نے دیکھا تھا تو ہ
ہاں بالکل بالکل موبائل فون کے ریعے ہم کئی ساری چیزوں کو آسانی سے پراپت کر سکتے ہیں موسم تو ایک ان میں سے ہے ہاں یہ بات صحیح ہے موبائل فون نے جو ہماری روز مرہ کی چیزیں انہوں نے کافی آسان بنا دیا جیسے ہم آن لائن پیمنٹ کریں یا کچھ بھی جیسے کہ آپ ریلوے ریل ہوئی بس ہوئی یا کوئی بھی ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہوئی تو وہ فون سے ہی گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ موبائل فون کا تو ایک سدپیوگ کریں تو بہت اچھا ہی رہے گا کیونکہ موبائل فون ایک ایسی وستو ہے جسے آپ آسانی سے کہیں بھی لے جا سکتے ہو یا لا سکتے ہو اور اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی چاہے وہ کوئی سے بھی ہو تو موبائل فون ایک کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ایک اپہار ہے جو ہم لوگوں کو تو ہوا ہے
جی جی بالکل اور نا موبائل فون سے میں نے دیکھا تھا میری جو بڑی بازی ہے تو وہ تو نا گھر بیٹھے ہی موبائل فون سے آن لائن شاپنگ کر رہی تھی اور ان کا نہا کچھ کھانے کا من تھا تو انہوں نے کیا موبائل فون سے ہی آڈر کر دیا اور منگا لیا
ہاں بالکل بالکل آج کل کہتے ہیں نا جو آن لائن جو کھانا جو پہنچاتے ہیں بہت سارے ہے ب ا تو ان کے ذریعے میں کانا بھی پراپت کر سکتا اب کیا چیز ہے جو آج کل موبائل سے نہیں ہو رہی چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو کھانا تو ایک ان میں سے ہے موبائل فون کے ذریعے آپ کچھ بھی منگوا سکتے ہو چاہے وہ کوئی سی بھی وستو ہو ہاں تو یہ ہے موبائل فون کا ایک بہت بڑا ہے لیکن موبائل فون کے کئی سارے نقصان ہیں کیونکہ موبائل فون کےذریعے آج کل سائبر اپراد جو کہتے ہیں نا کہ سائبر اپرادھ بھی ادک بڑھ رہے ہیں کسی کے کھاتے سے پیسے چوری ہو جانا یا کچھ بھی بلیک میلنگ وغیرہ تو موبائل فون کے ذریعے کچھ ہانیاں بھی ہیں جو ہم کو پریشان کر سکتی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جتنا جاگروک ہو سکیں اتنا جاگروک رہیں کیہ موبائل فون کے ذریعے آپ کی جو ہستی کھیلتی زندگی ہے وہ بھی برباد ہو سکتی ہے تو موبائل فون کا استعمال بھی ہوشیاری کے ساتھ کریں ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل میں تو نا موبائل فون کا اپیوگ ن سمجھداری سے ہی کرتی ہوں کیوںکہ میں نے دیکھا تھا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا تھا وہ ہر چیز پہ ترنت یقین کر لیتے ہیں پھر نا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے انہیں تو نا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے سمجھداری سے اپیوگ کرنا چاہیے موبائل فون کا
بالکل بالکل موبائل فون کا استعمال تو ہمیں سمجھداری کے ساتھ ہی کرنا چاہیے موبائل فون اوریک بہت ہی خطرناک وستو ثابت ہو سکتی ہے موبائل فون نے کیا ہے کہ ا لوگوں کا جین تک دشوار کر دیا ہے کیونک کئی سارے لوگ ت جنے موبائل بنا دیکھے نیند ہی نہیں آتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو کئی ساری سمسیا ہیں موبائل فون کے بنا رہ رہی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جو زندگی ہے اسے موبائل فون سے جتنا ہو سکے اتنا دور رکھیں اور موبائل فون کا اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کے لیے ضروری ہو ویسے بھی آپ موبائل فون کا استعمال نہ کے برابر کرنا چاہیے کیونکہ میں تو مجھے لگتا کہ موبائل فون ایک بہت ہی بیکار وست تلسی لگتا ہے کبھی کبھی اس سے لگتا ہے کہ موبائل فون کا استعمال کرنا ہی بیکار ہے میں تو آگے چڑ کر سوچتا ہوں کہ موبائل فون کا کم سے کم استعمال کروں کیوںکہ آگے چل کر جتنا آپ اپنی جو روز مرہ کے کاریہ ہیں ان میں وست رہیں گے تو اچھا رہے گا موبائل فون تو ایک میں کیا کہوں موبائل فون کے بارے میں بہت ہی مطلب آپ کے جو ٹم ہے اس کو بھی بیکار کر سکتا ہے
جی جی بالکل اور نا آج کل جو موبائل فون نا زیادہ تر سے نا بچ اچھے لوگ ہیں وہی وہی زیادہ کر رہے ہیں فالتو چیزوں کے لیے کہیں پب جی وغیرہ لوڈو گیم کچھ نہ کچھ گیم وغیرہ کھیلتی ہی رہتی ہیں تو ن میں نے دیکھا تھا میری چھوٹا بھائی ہے جو بغل میں تو اس کی آنکھیں دیکھی تھی بہت ہی زیادہ بکار آنکھیں ہو گئی ہیں اس کی دیکھنے میں بھی ڈر سا لگ رہا تھا اتنی ڈرؤ نہیں آکھیں وہی اس کے موبائل فون چلاتے چلاتے
ہاں بالکل بالکل میں نے بھی کئی سارےوگوں کو دیکھا ہے موبائل فون کے ذریعے یہاں کی تو سمسیا آ رہی ہے مجھے بھی میں نے بھی یہ کچھ سمے پہلے موبائل فون کا ایک استعمال کیا تھا تو میرے بھی یہاں میں سمسیا آنے لگی تھی لیکن میں نے تو کچھ علاج وغیرہ لیا مب مطلب خود ہی کر دیا کچھ نہ کچھ تو میری آنکھیں تو وہ مست ہو گئی آنکھوں کی سمسیا تو تنی رہ رہ ہے لیکن جو سر کی ماس پی نا اس میں تھوڑا تھوڑا درد رہتا ہے تو وہ موبائل فون کے کن ہی رہتا تو میں نے موبائل فون کا استعمال نہ کے برابر کر دیا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور ویسے بھی نا میرے جو خ کے پس میں موبائل فون ہے تو میں تو اپنے موبائل فون کا اپیوگ نا صرف تعلیم کے لیے ہی کرتی ہوں اور جیسے کہ مجھے بورک وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کرتی ہ موائل فون کا اپیوگ اور میں کسی کے لیے نہیں کرتی ہوں
ہاں بالکل بالکل موبائل فون کے اپیوگ سے جتنا آپ بچے رہو گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدے مند رہے گا کیونکہ موبائل فون ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے تو بڑھیا ہی ہے آپ موبائل فون کے استعمال سے جتنا ہو سکے اتنا بچیے
چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے گپتگو کر کے بہت اچھا لگا اگلی کال میں ملتی ہیں اللہ حافظ
جی جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا چلیے خدا حافظ